ہ جام
وعلیکم السلام ع جان اور فرمائیے کیا اور
اور بھائی جان سب خیریت ہے
جی جی انشاء اللہ سب کچھ کیہریت دورست بیٹھے ہوئے ایک تالاب کے کنارے پانی بھرا ہوا ہے تو بیٹھنا تھوڑا اچھا لگ رہا ہے بتخیں تیر رہی ہیں
بائی جان
جی جی جی باقی آپ فرمائیے کچھ جی جی انشاء اللہ یہ موسم ہے ہی کچھ دو
کیا ہم بھی بھ ہیں
یہ موسم نہ رہتا ہی کچھ دو تین مہینے کے لیے یہ تو موسم کا جتنا ہی
ہاں ت چارنے کے لیے رہتا ہے ب رہتا لگ گا بائی ایک دم شاندار
تو یہی تو کہ اس موسم کا جتنا لطف اٹھایا جائے اتنا لطف اٹھا لیں باقی بیٹھے ہوئے کیا کر تو وے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی
بس بیٹھے ہیں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کیا کرے پکانا وگانا سے فری ہو کے اور ہاں ابھی کچھ کام کریںے تھوڑا بات
وسینا اسس موسم جی جی جی ابھی نا ویسے اس موسم پہ نا کہیں پر گھومنے جایا جائے تو واقعی لاجواب ہوگا ویسے اگر اس ٹائم پہ جایا جائے جیسے اپنے راجستھان کے کچھ ایسی استان ہے کہ
جی
جی ابھی نا اپپ نے راجستھان کے کچھ اس سے تو ایسے ہری بھرے ہو جاتے ہیں ان دنوں کی بھائی صاحب کہ وہاں پر جانا تو ایک دم یہ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے ہے کیا
جی جی اپنا اپنا راجستھان نا کسی جنت سے کم نہیں ہے اور اپنا راجستھان کئی جگہ ہیں جو پہڑوں اور پروتوں سے دیکھا ہوا تو ماشاء اللہ ہوروں کا ارو کاٹتے انا لگتا ہے جیسے گرو کا جو ہوتا ہے نا گھر ایسا لگ ج لگتا ہے خدا کی سیاست جیسی
جی میں نے کیا کہ انسٹاگررام پہ کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے اپنے رجستھان کی بہت ساری جگہ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا ماؤنٹ آبو اور سروئی وغیرہ یہ ایسے کئی جگہ ہیں جو اس ٹائم پہ نا اتنی خوبصورت لگنے لگتی ہیں کیونکہ نا ہر جگہ ہریالی سے آ جاتی ہے اور پیڑ پودے بھی آ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ اس ائم پہ گھومنے جایا جائے تو بہت ہی اچھا ہے یہ تو پر کیا کرے بھائی جان تھوڑا پسے کی کبھی نہا ہر کسی کو روگ
ہاں ہاں ماشء اللہ پیسے کی کمی ہر کسی کو کھلتی ہے اچھے مطلب ہر کسی کی تمناؤ کو مار مار دیتی یہ پیسہ بہت بری چیز ہے کد نے بنایا ہی کیوں تھا یار
وہ تو اگر خدا اگر پیسہ نہ بناتا تو کچھ نہ کچھ کہ کچھ نہ کچھ چیز کے لیے پھر سے لوگ پاگل ہوتے جیسے کیا ہے کہ وستو بنے والا سسٹم چلتا ہے کہ ہم کسی کو ایک وستو دیتے دوسری وستو لیتے تو ان شاء اللہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی وستو بھی مطلب ورچسو میں رہتی کہ لوگ ہر ہر کوئی اسی کو ایکترت کرنے میں لگتا
نہ بھائی جان میرے حساب سے نا سنو یہ مانو جاتی نا ہو ہاں کرنے والی اچھی تھی جنگلوں آدمانا ہوتے نا وہ وہی تھے بیسٹ اب بھی بیسٹ ہیں جو ہے وہ اب بھی بیسٹ ہیں بھائی جان
جی جی جی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ان انسانوں سے تو ٹھیک ہی ہے کئی گنا
جیسے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوا کہ آپ نے افریقہ یا ایسے مہاددیپوں کی ویڈیو دیکھی ہوں گی وہاں پہ کیا ہے کہ اب بھی بہت ساری جنجاتوں کے لوگ رہتے ہیں انہیں نہ تو کوئی شہر سے متتا ہو ہے نہ کوئی اپنا موٹر سائیکل سلوان ایسی چیزوں سے نہ موبائل فون سے کچھ بھی وہ جو آدنک سیدھائیں چل رہی ہیں ایسیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس وہ اب بھی پہلے کے جیسے شکار کرتے ہیں کھاتے ہیں
اور ویسے ایک بات بتاؤں نا بھائی جان آج آج مانا جاتی ہے نا یہ یہ وکاس اں مجھے یہ وکاس ہی پسند نہیں ہے سال کیوں کہ وکاس کے نام پ نا لنکا لگا رکھی ہے لوگوں نے سالوں نے اس سے اچھے تو ہم آدمانا بھی مانتے ہیں
نہیں وکاس تو ہونا چاہیے لیکن اتنا ہی وکاس نہ ہو کہ ج ہم اپنی کبر کوودنے لگ جائیں
یا بھائی صاحب دیکھو بھائیا اگر یہ وکاس ہوگا نا تو یہ تو پرابلم رہے گی
ہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ابھی کیا ہے کہ ہم جتنے بھی موبائل فونس کا ہم نے ار کیا کیا اب ہم کیا کر رہے ہیں انہیں موبائل فونوں سے کتنا پرکتی کو پردوشت کر رہے ہیں کتنے پشو پھھی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں ہم کیا ہے کہ کئی جگہ پر جیسے روڈ نراان کرتے ہیں روڈ نرما کرتے ہیں تو وہ پہلے پیڑ پودوں کو کاٹیں گے پرکرتی کو ہانی پہنچائیں گے اس کے بعد روڈ کا نرمان کر کرتے
جی جی بھائی جان بالکل بالکل اور ویسے بھائی جان کی بات بتاؤ نا دیکھو وکاس ہونا چاہیے لیکن یار یہ ان لٹیڈ وکا ہو رہا ہے یہ نا بہت گھاتک ہے مانا ہم آ آتم نربر بنے ہیں بٹ اتنا بھی نہیں یار بھائی جان کی مانوی چلو کو پتا ہی نہیں چل رہا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے
جی ابھی کیا ہے کہ جیسے جی فرمائی
ہ کیا ہے کہ دیکھو اب لوگ نا اپنی سوھا کے لیے دیکھو اب اے سی ہے یہ پتا ہے سب کو سی ایف سی گیس چھوڑتی ہے لیکن یہ گیس کتنے واتاورن کتنا پردوش کرتی پردوشت کرتی ہے اور اس سے ہمیں دیکھو کہ ایک تو آج کے ٹائم میں نا اتنا ٹیمپریچر ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ کبھی میں نے دیکھا تھا تو میرے میں نے دیکھا تھا کبھی م چالیس سے زیادہ ہی نہیں جاتا تھا ٹیمپریچر اور آ آج ہے کہ آج ہے کہ پچاس تک پہنچ رہا ہے
یہ ابھی کیا ہے کہ انسان زیادہ تر پیڑوں کو زیادہ کاٹتا جا رہا ہے نا پہلے کے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو جیسے دادا جانتے یا ان کے بھی وہ تھ پاپا تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے کے ٹائم پہ زیادہ تر وہ پرکرتی سے بہت لگاؤ رکھتے تھے بہت سے پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ پہلے بہت سے باغ ہوتے تھے پ میں پچو پچی رہتے تھے باغوں کی وجہ سے بارش بھی ہوتی تھی لیکن آج کے ٹائم پہ نا ماشاء اللہ ہر ایک انسان کی نا ضرورتیں بڑ گئی ہیں ہر کوئی انسان پیسے کے لیے اتنا پاگل ہو چکا ہے نا کہ وہ اب تو آپ نے دیکھ ا ہوا کہ یہ کھیت ہوتے ہیں یہاں پر ہماری فصلیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں پر نا اگر ایک بھی پیڑ اگ بھی جائے نا تو ان شاء اللہ وہ سب سے پہلے اسی پیڑ کو کاٹ د ہیں انہیں لگتا ہے کہ ارے اس سے ہماری فصل ماری جائے گی ارے اس سے ہمارا کوئی اناج کم نہ ہو جائے لیکن پھر وہی انسان جائیں گے جیسے کہ ہمب فصل کاٹنے جاتے ہیں پھر وہ ڈوڑتے ہیں کہ کائی کوئی پیڑ ہے کیا آج پہلے تو آپ کاٹ دیتے ہو پھر کہہ رہے ہو کہ پیڑ ہے کیا
جی جی اب دیکھو بھائی جان پیڑ تو کہہ رہے کیا ہی بول رہے ہیں یار ہماری عوامن پاگل ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو سیاست کے بونگے بڑیے ہیں ان کو سالوں کو پتا نہیں چل رہا ہے بھائی جان یہ نا لوگوں کو جیتے جی مار رہے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوا کہ پرکرتی کو جیسے پہلے کیائے کہ میں ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کیا میگھالیہ کی سائڈ گھومنے گئے تھے تو وہ مطلب انہوں نے پہلے اپنی ویڈیو دکھا رہے تھے کہ دیکھو ہم پہلے آئے تھے تو یہاں پر کتنی ہریالی تھی کتنا اچھا تھا کنے پہاڑ تھے جھرنے تھے لیکن وہ اب گئے لگ بھگ سات آٹھ سال بعد تو وہاں پر کیا ہے کہ نہ تو وہ پہاڑ تھے نہ وہ گھرنے بچے سے نہ وہاں پر کوئی بھی اچھی رونق تھی کیونکہ وہاں پر نہ ا سرک نے ا آئی کی کانٹریکٹ دےیا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ یہاں پہ مائننگ کرو یہاں پہ جتنی بھی اچھی چیزیں ان کو نکالو تو وہ کیا ہے انہوں نے وہاں سے جتنے بھی پہاڑ تھے جی جی
مائنگ تو کہہ ٹھیک ہے کہیں تو روک ہی جا سکتی ہے لیکن جو انڈسٹریز میں بڑا میں ب ہو رہا ہے نا اس سے کہیں نہیں بچ سکتا انسان بھائی جان اب دیکھو مان کے اب یہ ایتھنال کی فیکٹری لگی ہے اور ابھی لگنے والی ہے ہریانہ میں بھی لگنا باقی ہے ل کام چالو ہو رہا ہے مطلب کام تو چالو ہو چکا ہے ہو چکا ہے فیکٹری پہ اب وہ بنے گی تو وہی میگھالیہ والی ام میگھالیہ والی سمسیا آئے گی نا
ہاں وہ تو وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی بھائی جان وہ ویڈیو جس میں کیا ہے کہ پیڑ پودے
ہاں پیڑ پودے ایک دم کالے کالے ہو رکھے ہیں اور بھائی جان اب دیکھو آدمی اپنی خوشی سے نکسللی آتنکوادی بنتا یہ گورنمنٹ بناتی اب دیکھو مان لو چو کوئی ان کی مانگوں کو پورا نہیں کرے گا تو اب بتائیے کوئی کیا ہی کرے گا اب ان کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے کٹنی ہے ہمیں کیسی زندگی کاٹنی ہے تو وہ کچھ تو کرے گا بھائی کھڑا تو ہوگا کرانتی کرے گا وہ
وہ آپ نے ایک کو دیکھا ہوگا ن وہ جھارکھنڈ کا ایک وہ انسان تھا وہ دکھاتا ہے میڈیا والوں کو جب وہ پیڑ پتوں کو جراتا ہے وہ کہ کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں پر دور ہے یہ وہ پھر وہ کیا ہے کہ جب اس کی کوئی میڈیا والا نہیں سنتا ہے سرکار بھی نہیں سنتی ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں آتا ہے تو وہ بھی لاسٹ کیا بات کہتی ہیں کہ ہم بھی اب یہہاں سے آگے بس ہتھیار اٹھائیں گے اور ہم بھی نکسلی بنیں گے بھائی جان یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے ج اپنا سیھے رہے لیکن کیا ہے کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تبھی یہ انسان بندوق اٹھاتا ہے اور نکسل وادی یااں پھر آتنک وادی بنتا ہے نہیں بھائی جان کوئی نہیں بننا چاہتا ہے
کسی کو شوق نہیں ہے بائی جانس نکسلی بننے کی وہ وہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی چین سے کٹے ہمارا بھی ان کی بھی فیملی ہے سب کی ہی فیملی ہے وہ سب کچھ سوچتا ہے ب بھائی جان کیا سر سے اوپر وہ جب بھی اگر اپنے اس کے بارے میں دیکھتا ہے نا تو اس کو یہ قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے
میں کہہ رہا ہوں بھائی جان کی جیسے آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی یہ ہمارے راجستھان میں بڑی فیمس ہے کہ پال سنگھ تومر تو وہ کیا ہے کہ شروعات میں کیا ہے کہ ایک اچھا خاصا ایتھلیٹ ہوتا ہے اس میں کئی سارے میڈل جیتے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کے گھر والے ہی جب اس کی زمین کو اڑپ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس اس کو اس کے بعد وہ پولیس والوں کے پاس بھی مدد مانگنے کے لیے جاتا اپنے میڈل دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیش کے لیے اتنا کیا ہے میں نے کتنی میٹر کی رننگ دوڑی ہے اور مجھے آج کیا مل رہا ہے کچھ نہیں تھا پھر وہ جب لاسٹ میں اس کو کچھ نہیں دکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنا خود کا گینگ بناتا ہے
ہتھیار اٹھا ہے وہ بھائی جان لاسٹ میں چمبل کا باغی کھیلاتا ہے اور ایک بات ہوتا ہوں بھائی جان جب تک وہ جب تک وہ دیش کے لیے بھاگا تھا نا تو اس کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب وہ باغی بنا نا چمبل کا بائیا اس کو دنیا جاننے لگ گئی اور اور پتا بڑے بڑے افسر آ کے اس سے ملنے لگے کہ آپ یہ والا جیون چھوڑ دو تیاگ دو اور آپ پہلے جیسے پن سنگھ بن جاؤ تو آپ کا جیون اچھا کٹے گا سکھم ہوگا اور کئی مطلب باتیں بنائیں لیکن انہوں نے بولا انہوں نے ایک ہی بات بول دیا کہ جب ہم دیش کے لیے باگے تھے تو سالا کوئی نہیں آیا تھا اور ہم اب اپنے لیے بھاگ رہے ہیں تو دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے
ارے بھائی جان اگر یہی سرکاری اکثر اپنا کام ٹھیک سے کرنے لگ جائے نا تو بھائی ب یہ نوبتی نہیں آیا کرے جیسے آپ نے کل کا ہی پروٹیسٹ دیکھا ہوگا تو وہاں پر اگر سرکاری افسر اپنا کام ڈھنگ سے کرتے تو کیا وہ پیپر لیک ہوتا پیپر لیک ہی نہیں ہوتا تونا اتنا بڑا مدا ہی کیوں بند ہے اتنے بچوں نے آتم ہتیا کیوں کرتے اور یہ اتنے بیس بیس دن سے زیادہ ہو گئے وہ سونم وانگچک جی کو وہ کیا ہے کہسن پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسن پہ کیوں بیٹھتے ہمارے جوب زیادہ کراؤ تو یہ نیتا اور سرک سرکاری افسر یہ دونوں نا مل بانٹ کے کھا رہے ہیں جو بھی سرکار کا پیسہ آتا ہے اس کو
دیکھو بھائی جان یہ نا اتنے مہینے کا جتنی سیلری نہیں اس سے کہیں گنا زیادہ بھائی یہ گھونس کھاتے ہیں اور یہ اسی گھونس کی وجہ سے جہ ہے
جی جی بھائی جان یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نا جیسے آپ کو میں ایک اداہر دیتا ہوں کہ ابھی میں چار دن پہلے کیا کہ اپنا پوولس ویریفکیشن کے لیے گیا تھا تو وہاں پر نا پوولس والے نے بھی مجھ سے ڈیڑھ سو دو سو روپے لے لیے کے بعد میرا پولیس ویریفکیشن اپروو کیا جبکہ میرے نام پہ ابھی تک کوئی بھی نہ تو ایف آئی آر ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے نہ میرا کبھی ہمیں کبھی تھاانے میں گیا بھی نہیں ہے میں پہلی بار پہلی بار گیا تھا تو وہاں پر بھی نا اب آپ یہ دیکھ لیے کہ ایک چھوٹا سا کانسٹیبل جب دو سو روپئے کی رشوت پوری کر سکتے تو ماشاء اللہ اگر یہی اگر کوئی ایسا کیس بن جائے کہ جیسے وہ ایس آئی یا اے ایس آئی کے پاس چلایا تو وہ تم لی کا لاکھ روپئے لے کر مانے گا نا
ٹھیک ہے بھائی جان اوکے تھینک یو آپ سے بات گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا دھنیہ واد
زیادہ دقت ہو رہی ہے آج کے ٹائم پہ
جی